السلام
وعلیکم السلام
کیسے ہو آپ
میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں گھر میں سارے کیسے ہیں
میں بھی الحمد للہ ٹھیک ہوں گھر پہ سب کیسے ہیں
بس گھر پہ بھی اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں گھر پہ سارے ٹھیک
ہاں جی الحمد للہ
ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ لگتا ہے جیسے ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے یہ جنک فوڈ جلدی مل جاتا ہے ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اور لوگ بنا سوچے سمجھے کھا لیتے ہیں
مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ بچے بھی اس کے بہت عادی ہو گئے ہیں گھر کا کھانا انہیں نہیں پسند پسند ہی نہیں آتا ہے
یہی تو مسئلہ ہے جنک فوڈ دیکھنے میں رنگ برنگا ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ دماغ پر اثر ہو جاتا ہے لیکن صحت کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا جو بچوں کی صحت تو اس سے اور بھی خراب ہو جاتی ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے آپ کو یاد ہے بچپن میں ہم گھر کا سادہ کھانا کھاتے تھے دال چاول سبزی روٹی اور بھی بہت ساری چیزیں اور پھر بھی ہم کتنے ایکٹو ہوتے تھے
بالکل یاد ہے اور آج کے بچے برگر کھا کر بھی تھکے ہوئے لگتے ہیں انرجی صرف کچھ دیر کے لئے ہوتی ہے پھر تھکن اور سستی آ جاتی ہے
جنک فوڈ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس میں نیوٹرینٹس بہت کم ہوتے ہیں صرف کیلوریز ہوتی ہے جو جسم کا فائدہ نہیں جو جسم کو فائدہ نہیں پہنچاتی
ہاں اور زیادہ نمک زیادہ تیل زیادہ چینی یہ تین چیزیں مل کر صحت کو بہت ہی زیادہ نقصان دہ پہنچاتی یہ بہت ہی زیادہ نقصان پہنچاتی ہے دل پیٹ دماغ سب متاثر ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آج کل تو عام بچوں میں بھی فیٹی لیور کے خدشات دیکھے جاتے ہیں کوالسٹرال کے خدشات دیکھے جاتے ہیں جو تو ابھی چھوٹے ہیں لیکن ان کی صحت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں
صحیح کہا آپ نے میں نے سنا ہے کہ روزانہ جنک فوڈ کھانے سے وزن بہت جلدی بڑھتا ہے اور پھر لوگ ڈائٹنگ اور ایکسرسائز کے چکر میں پھنس جاتے ہیں
یہ بالکل صحیح ہے جنک فوڈ ایڈکشن کی طرح ہوتا ہے ایک بار عادت پڑ جائے تو چھوڑنا چھوڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے انسان کو لگتا ہے کہ اس کے بنا زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے اس کے بنا میرا تو گزارا ہی نہیں ہو سکتا
مجھے تو لگتا ہے کہ لوگ جنک فوڈ کو کمفرٹ فوڈ سمجھنے لگتے ہیں جب اسٹریس ہوتا ہے اداسی ہوتی ہے تو پیزا یا برگر کھا کر خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں
لیکن یہ کمفرٹ صرف ٹیمپرری ہوتا ہے بعد میں گلٹ ہوتا ہے پا پیٹ بھرا پیٹ بڑھے رہتا ہے اور صحت زیادہ بگڑ جاتی ہے
اچھا آپ ایک بات بولو آپ کو نہیں لگتا کہ پیرنٹس کو اس سلسلے میں زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے اگر بچوں کو گھر میں ہیلدی کھانا ملے تو وہ باہر کا جنک کم کھائیں گیں
بالکل گھر کا کھانا اگر تھوڑا کریٹو بنا دیا جائے تو بچے خوشی سے کھا سک تے ہیں ہر چیز جنگ بنانا ضروری نہیں
جیسے گھر میں بن بنے ہوئے سینڈوچز فروٹس کے چاٹ دہی یا سمپل اسنیکس یہ سب بھی ٹیسٹی ہوتے ہیں اور صحت مند بھی
ہاں اور پینے پانی پینے کی عادت بھی بہت ضروری ہے کولڈ ڈرنکس اور پیکیجڈ جوس اور جو آج کل بازار میں یہ زہر بکتا ہے اس کے بجائے اگر ہم بچوں کو نیمبو پانی دیں یا لسی دے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں
جنک فوڈ کا ایک اور
ابھی ایک تو ان کی صحت بھی بنی رہے گی اس وجہ سے اور جو کولڈ ڈرنکس وہ زہر پیتے ہیں ان سے ان کی صحت بھی نہیں بگڑے گی اس کا مطلب ہمارے پاس بہت سے طریقے ہیں بس ہمیں عمل میں لانے کی ضرورت ہے
بالکل جنک فوڈ کا ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ یہ دانتوں کو خراب کرتا ہے زیادہ چینی اور ایسیڈک ڈرنکس سے کیوٹی ہوتی ہے
اور پیٹ کا مسلہ بھی ہوتا ہے گیس ایسیڈیٹی انڈائجیشن یہ سب جنگ فوڈ کی وجہ سے ہوتا ہے لوگ پھر داؤ دواؤں پر ڈپینڈ ہو جاتے ہیں
کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی صحت کے ساتھ بہت نا انصافی کر رہے ہیں تھوڑی سی زبان کی خوشی کے لیے پورا جسم خراب کر دیتے ہیں
یہ بات دل کو لگتی ہے صحت ایک امانت ہے اورجنگ فوڈ اس امانت کو کو دھیرے دھیرے کمزور کر دیتا ہے
لیکن پھر بھی سچ یہ ہے کہ جنک فوڈ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اس ٹیسٹ کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے
ٹیسٹ تو ضروری اچھا ہوتا ہے لیکن ہم اپنی سوچ کو ٹرین کر سکتے ہیں جب ہم جانتے ہوں کہ یہ چیز نقصان پہنچائے گی تو ضروری نہیں کہ جو صحت کو نقصان پہنچائے جس میں مزہ آئے ہم وہی کھائے ہمیں ہمیں آپ اپنے آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرے اور ہمیں اپنے آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں سے دور رکھے اور ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے ان چیزوں کو کھانے سے
یہ بات بالکل صحیح کہی آپ نے آپ خود جنک فوڈ کتنا کھاتے ہو
سچ کہوں تو پہلے بہت زیادہ کھاتا تھا لیکن جب مجھے اپنی صحت پر اثر برا اثر محسوس ہوا تو میں نے دھیرے دھیرے سے کم کرنا شروع کر دیا
اور آب
اب کبھی کبھی بس شوق کے لئے روز روز نہیں میں کوشش کرتا پتہ ہوں کہ گھر کا کھانا زیادہ سے زیادہ کھاؤں اور جنک فوڈ سے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا دور رہوں تاکہ میری صحت بہت اچھے حالات میں رہے نہ اور نہ کہ میں ہاسپٹلز اور ڈاکٹرز کا چکر لگا تھا پھر وہ
یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے آپ نے کیونکہ پہلے زندگی آتی ہے بیلنس ضروری ہے ہر چیز بالکل چھوڑ دینا بھی مشکل ہوتا ہے
ہاں زندگی میں ہر چیز کا بھی ہر چیز کے بیچ کا راس تہ بہتر ہوتا ہے جنک فوڈ کبھی کبھی لیکن ہیلدی فوڈ روزانہ
مجھے لگتا ہے اسکولس اور کالج س میں اویئرنیس ہونی چاہیے بچوں کو بتایا جائے کہ جنک فوڈ کے کیا نقصانات ہیں
ہاں اگر شروعات سے ہی عادت ٹھیک ہو تو بعد میں مسئلے کم ہوتے ہیں ایجوکیشن صرف کتابوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے صحت بھی بہت ضروری ہے
آج کل سوشل میڈیا پر بھی جنک فوڈ کہ جنک فوڈ کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے لوگ فوڈ چیلنجز فاسٹ فوڈ ریویوز سب کچھ دیکھ کر اور زیادہ لالچی ہوتے جا رہے ہیں
یہی وجہ ہے کہ لوگ ریئلٹی بھول جاتے ہیں کیمرہ کے پیچھے جو چیز ٹیسٹی لگ رہی ہوتی ہے وہ جسم کے لیے زہر بھی ہو سکتی ہے
اور اس چیز کا سب سے زیادہ اثر چھوٹو چھوٹے بچوں پر پڑتا ہے کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو لمبا اور بہتر بنانا چاہتے ہیں لیکن اپنی پلیٹ میں وہ چیزیں رکھتے ہیں جو زندگی کو چھوٹا کر دیتی ہے
تم نے بہت گہری بات کہہ دی پلیٹ سے ہی صحت شروع ہوتی ہے اور پلیٹ پر ہی صحت کا کھاتم
بالکل اگر آپ کو ایک مشورہ دینا ہو لوگوں کو جنک فوڈ کے بارے میں تو آپ کیا کہو گے
میں تو یہی کہوں گا کہ جنک فوڈ کو مہمان کی طرح رکھو گھر کا فرد مت بناؤ کبھی کبھی آئے لیکن روز روز نہیں
واہ واہ واہ کیا خوبصورت مثال دی ہے آپ نے میں یہ کہوں گی کہ اپنی صحت سے پیار کرو کیونکہ جب اپنی صحت ہوگی تبھی ہر چیز کا مزہ آئے گا
بالکل صحیح پیسہ کام سکسیس سب بعد میں پہلے صحت
بالکل
جنک فوڈ کا ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ یہ دانتوں کو خراب کرتا ہے زیادہ چینی اور ایسڈک ڈرنک سے کیاوٹی ہوتی ہے اور پیٹ کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے گیس ایسیڈیٹی انڈائجیشن یہ سب جنک فوڈ کی وجہ سے ہوتا ہے لوگ پھر دوائیوں ڈیپینڈ ہو جاتے ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی صحت کے ساتھ بہت نا انصافی کر رہے ہیں تھوڑی سی زبان کی خوشی کے لیے پورا جسم خراب کر دیتے ہیں یہ بات دل کو لگ یہ صحت ایک امانت ہے اور جنک فوڈ اس امانت کو دھیرے دھیرے کمزور کر دیتا ہے
بالکل اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے گھر والے ہمارے بچے ہمارے دوست ہاسپٹلس ہسپتال اور ڈاکٹر دکانوں میڈیکل دکانوں سے دور رہے اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے جنک فوڈ کو نکال کر باہر پھینکیں تاکہ ہماری آنے والے جو نسل ہے ہمارے بچے ہمارے دوست ہیں وہ اس زہر کو کھانے سے اور اس زہر کو پینے سے ایک دم ترک ایک دم طرک کر دے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ صحت مند ہونے کے فائدے یعنی کہ ہمارے گھر کے کھانے دال چاول روٹی سبزی وغیرہ وغیرہ جیسے کھانے جو ہے وہ اپنی زندگی میں لائے اور اسی کا استعمال کرے نہ کہ ان زہریلی چیزوں کا جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت ہی بدت ہے
یہی تو مسئلہ ہے جنک فوڈ دیکھنے میں رنگ رنگ برنگا ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ دماغ پر اثر ہو جاتا ہے لیکن صحت کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے
وعدہ پکا اور دوسروں کو بھی اس بات کا احساس دلائیں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ فوٹ شیر نا کرے کبھی کبھی اگر کھائے تو چلے گا لیکن مجھے میرے حساب سے تو بند ہی کر دیجیے
کیونکہ ایک ہیلدی زندگی کی اصل میں خوشی زندگی ہوتی ہے اور جنک فوڈ سے دوری صحت کی
انگلش میں ایک فیمس کوٹ ہے جو جس کا بہت ہی اٹس ہیلتھ از ویلتھ آپ کے پاس صحت ہے تو دولت ہے صحت بگڑ گئی تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے
بالکل بالکل چلو مجھے کام ہے میں چلتی ہوں
چلیے اللہ حفظ
چلو اللہ حافظ